ہ وعلیکم السملاملام السلام علیکم
وعلیکم السلام پھر ایک ویسٹ ہو گئے نا کال
نہیں کیوں
ہمم
نہیں کون سی والی ویسٹ ہو گئی
ابھی جو کٹ گئے خود سے
نہیں وہ ویسٹ نہیں ہوگئی اس پہ اگر برابر برابر منٹ ہو گئے ہو گے تو وہ ٹھیک ہے
اچھا ایک منٹ لائن پہ رہیے
ہاں ہاں
اور
ہاں بس وہی کر رہے ہیں اب ہاں ہاں ہاں تیزی بن رہی ہے ہاں ہاں ہاں اسی لیے کہہ رہے نا ادھر ابو کو سیٹ کرا دیں گے‌اپنا دیکھیں گے پھر ہم چلیں گے ادھر ہمم ٹھیک ہے کال آ رہی ہم یہ کال آ رہی ہے اس پہ تھوڑا سا ضروری ہے دیکھتے ہیں ٹھیک ہلو
ہاں
انکل فون کیے تھے وہ یہاں ان کے کانپور منڈی میں ان کے سالی کے پاس لہسن آتا ہے نا اس کے ویڈیو فوٹو جالے تھے اس کے بارے میں مجھے بتا رہے تھے
اچھا
نہیں میں نے کہا رکھیے ابھی ایک ضروری کال ہے
اچھا
ہمم
وہ آپ کے بارے میں بول رہے تھے کہ یہ بہت ایکٹیو ہیں وہ یہ بول رہے تھے یہ جو لڑکا ہے بہت ایکٹو ہے
پتا نہیں
نہیں انہوں نے بولا ہمیں کہا پتا ہے
انہوں نے کس سے بولا
ہم سے ہی بولا پتا نہیں کیوں کچھ بات کر رہے تھے تو
ایکٹو کا کیا مطلب مطلب
ایکٹو کا مطلب ہے کہ مطلب مطلب کیا کہتے تے ہے آپ اسکو تیز دماغ تیز دماغ والے
تیز دماغ ہے میرا
جی مجھے کیا پتا وہ تو آپ کو پتا ہوگی ہے آپ کے پاس تیز دماغ
یہ یہ تو آپ بتائیے کیونکہ آپ زیادہ جانتی ہیں
نہیں مجھے کہاں پتا ہے وہ تو آپ کو پتا ہے آپ
کیوں اتنی اتنے دن میں جج نہیں کر دیا آپ نے او مطلب آپ بہت شریف ہیں جی اس کرن آپ کو نہیں آتا ڈیج کرنا نہیں آتا آپ کو
نہیں مجھے نہیں آتا اور ہم کسی کو کیوں جائچ کری یہ
کیوں مجھے تو کر سکتی ہیں کیوں نہیں
ہاں کر سکتے ہیں
پھر جج نہیں کیا آپ نے میرا دماغ تیز ہے یا نہیں
اب کریں گے اب جب آپ آئیں گے نا ہم آپ کو بلائیں گے ان کے انگیجمنٹ پہ
ہاں تو پھر ابھی بات کرتے ہوئے نہیں جائج کر سکتا اتنی تیزی مانگ ہے یا نہیں
ہاں ہے بسس ہاں
کتنا تیز
ایک تو آپ کا بولا اور وہ جنید کا بولا
تین
پت نہیں کیا لگا ان کو آپ دونوں میں
ہو سکتا ہے ہمارے سرخواب کے پر دیکھے ہ
اچ
ہ نہیں کبھی کبھی انسان کہتا ہے نا جس سے انٹرسٹ ہوتا ہے پھر اس کی تعریف کرنی پڑتی ہے ان کو لگا ہوگا کہ
اچھا انہوں نے اس کا کیا کیا کولڈ اسٹور کا
مجھ سے بات ہی نہیں ہوئی تو آپ لوگوں سے بات ہوئی آپ لوگ مجھے بتائیے کیا ہوا
کوئی گات ہی نہیں اٹھ گے میں
پھر وہی چیز نا مجھے نہیں معلوم میرے سامنے تو بات بھی نہیں ہوئی تھی نا
کے باہار ہی برف ہوگی
پھر یہ تو آپ لوگ مجھے اپڈیٹ کریے کیا ہوگا اس کے بارے میں
نہیں مجھے شاید نہیں لگتا اس کے بعد کوئی بات اٹھی ہاں
ہ لیکن مجھے لگتا ہے کہ اگر میرے پاس پیسے ہوئے تو میں کشمیر میں انویسٹمنٹ کروں گا
اچھی بات ہے
بس آپ بس آپ مجھے سپورٹ کریے گا اگر میری بیوی مان گئی تو میری شادی کرا دیجیے گا کشمیر میں
ہاں ٹھیک ہے کوئی بات
کیونکہ دیکھیے سسرال میں سسرال مطلب کہتے ہیں نا سسرال والے دام
ہاں ہلو ہلو
ہلو
کیا کہہ رہے
ہلو
ہاں بتائیے
کہہلیں سسرال والے اقدامات کی عزت کرتے ہیں یا نہیں
ہاں وہ تو کرتے ہیں کیوں نہیں
پھر کشمیر میں اگر میری سسرال ہو جائے گی تو پھر میری وہاں پہ ویلو ہو جائے گی نہیں تو پھر مجھے تو باہر ہوں بہت شادی کے بعد بات کریں گے
ہاں
پھر اس کو سمجھائیں گے منائیں گے اس کو
ٹھیک ہے ٹھیک ہے
کیونکہ بغیر شادی کہہ کر وہاں رہیں گے پھر لوگ کہیں گے یہ تو باہر کا ہے م مجھے مجھے ویلو نہیں دیں گے
تو ویسے کیا کہیں گے یہ باہر کا ہے لیکن اس نے شادی یہاں کر لی
نہیں نہیں پھر وہ کہیں گے یہ تو داماد ہے خھر گر ک جام آئی یہیدن ادھر کا جمعائی ہے ہوں پھر اگر پھر مجھے اگر ادھر کچھ ہوگا پھر وہاں کی بیٹی پھر اس کو دقت ہوگی اس کو کو پرابلم ہوں گی اگر جیسے ہم وہاں شادی کر لیے پھر اس کے بعد مجھے کوئی پرابلم ہو ہوئی وہاں کے لوکلس ہیں تو پھر وہ لوگ سوچیں گے نا پھر یہاں کشمیر کی بیٹی کو پرابلم ہوگی
ہاں ہ ہوں
اس لیے
اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں پہلے آپ ایک شادی تو ہونے دیجیے اس
ابھی تو ایک ہی نہیں ہو رہی وہ تو بالکل بےوکوب بوی بات ہوگی کہ ایک تو ہی نہیں دوسرے کے بارے میں بات کر رہے
دوسری کی بات کر رہے ہیں ہے نا کشمیر تو آپ اس کے بغیر بھی آ سکتے کیا آ پرار ہے یہاں
نہیں میں نے میں نے ن ایکچولی میں نے ہسٹری پڑھی ہوئی تو بادشاہ کے بارے میں دیکھا ہے کہ جب مطلب ایسا کچھ ہوتا تھا تو وہ جو ہے شادیاں کر لیتے تے تھے جیسے میں نے ہندوستان سام کے بادشاہ ایک را ہوا ہے
پہلے جب آپ پہلے جب آپ ایک شادی کریں گے نا جب آپ اس کو سنبھال پائیں گے نا اس کے بعد دوسرے کی بات کرنیی وہ دیکھیں گے نا پہنی شادی ہونے دیجیے نا
یہ بھی بات صحی ہے یہ تو شادی سے پہلے کہتے ہیں نا جیسے ابھی آپ کو میں ایک وہ سنا ہ لطیفہ لطیفہ سمجھتی ہیں نہیں
ایک واقع ایک چٹکلا ہاں
ہاں نہیں جوک جوک سمجھ لیجیے
ہاں ہاں جو
تو ایک شعر ہوتا ہے
ہاں
اس نے شادی کی اپنی تو رس آشن پہ اس نے لومڑی کو بلایا کہ ت میری ریسیپشن پ لسٹ بناؤ جو مطلب اچھے اچھے بڑھیا مطلب طاقتور لوگ ہیں جانوروں میں ان کو میرے ریسیپشن پہ بلانا
بولانا ہاں
تو لوگوں نے نے کہا ٹھیک ہے پھر جس دن ریسیپشن تھیں اس دن شیر کے سامنے ایک چوہا بہت ڈانس کر رہا تھا اور بہت جو ہے خوش تھا
ہھ
تو اس نے لومڑی کو بلایا اور کیا کہتے ہیں اس کو بہت ڈانٹ لگائی کہ تم نے جو ہے میں نے تم کو اتنا کہا تھا میری شادی میں مے رسیپشن میں خوب طاقتور جانور آنے چاہیے اور مطلب اچھے اچھے لوگ ہونے
آپ نے چوہے کو رکھا ہے ہ
نے چوہے کو بلا لیا ہے تو اس نے کہا میں نے تو نہیں بلایا ہے تو شیر کو بہت غصہ آئے وہ جا کے چوہے کو کہنے لگا تم کو شرم نہیں آتی بادشاہ کی شادی میں جو ہے چوہے ہو کے آئے ہو اور اتنا ڈانس کر رہو ہو خوش ہو بدتمیز ہو تم تو جو ہے نا کہ کہ او راجا او بادشاہ زیادہ بولنا میں بھی شادی سے پہلے شر ہی تھا تھی تری بھی یہی حالت ہونے والی ہے
وہی تو میں نے کہا میں نے
اسی بات پہ تو مجھے یہ یہ یاد آ گیا نا جوگ اس نے کہ شادی کے پہلے میں بھی شیر تھا اب چوہا ہو گیا
آ تو ب رہ کت سنبھالو
یہ بھی صحیح ہے ہ پہلے ایک تو قابووں میں آ جائے
ہ
لیکن قابو میں کیا لانا ہے ان کی نیڈس پوری ہوتی رہے ان کو پراپر میرا ٹائم ملتا رہے بس یہی سوچی
ہاںاں وہ تو اب شادی کی بعات ہی بتائیں گے نا ابھی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی
بھی نہیں آئے گا یہ بھی صحیح ہے ابھی تو ابھی وہ کیا کہتے ہیں اس تو کیا کہتے ہیں ہاں وقت آئے گا تب پتہ چلے گی
ہاں صحیح بات ہے جب وقت آئے گا تولو بتانا
سب بتانا دوسری کرنی ہے پہلے کو بھی چھوڑنا ہے
ہاں صحی بات ہے نہیں دیکھیے جیسے مطلب میرے جیسے میری شادی ہو گئی میرا پتی تو اب کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کروں گا لیکن کہ وہ کروں گا پاکستان میں مطلب پھر اس کا مطلب ہے کہ مطلب وہ کہہ رہا ہے کہ ایک شادی کر کے وہ کہہ رہا ہے کہ میں دوسری کروں گا
ہ ہ
لیکن ویسے آپ بھی پہلے تو پہلے کریے اس کے بعد دیک
پھر دیکھیں گے کون کرتا ہے کیا کرتا ہے ہ
ویسے تو میں نے بھی ان کو بول دیا ہے ہاں کریے
ہوں خود ہی پتہ چل جائے گا
لیکن ان کو لیکن ان کو گھر دے جانا
ہاں
وسے تو میں نے بھی بول دیا ہے میں نے کہا مجھے الگ رکھیے الگ کسی گھر میں
ہاں یہ تو بالکل ہونا چاہیے اگر آپ شادی کر رہے ہیں دو یا ایک سے زیادہ کر رہے ہیں تو سب کے پاس اپنا سپریٹ گھر اور سب کے پاس مطلب ان کا اپنا الگ شیڈیول ہونا چاہیے پورا آپ کے ٹائم کا
وہ اس اس کے کہنے کا متلب مطلب ہے کہ وہ شادی کرے گا مجھے اپنے ہی گھر میں رکھے گا اور جو باہر سے کریں گا اس کو باہر ہی رکھ جو میں نے کہا نہیں اس کو آپ گھر لے جائیے اور مجھے بہت اچھی ہے ہاں
ایسا کیوں
وہ بھی دیکھیے نا مطلب جب وہ نہیں ایسا اس سے ہاں وہ بھی دیکھیے نا کہ باہر رہ کے کہ کیا ہے کیا نہیں ہے ویسے میں کرتی ہوں آپ کو کال
ہو گے دس منٹ